ہ
ہیلو
ہاں جی گڈ مارننگ
گڈ مارننگ گڈ مارننگ کہاں ہو رہی ہے آپ تو
مارنگ یہ بارہ کے بعد گڈ آفٹر نون ہو جائے گا
ہاں بارہ کے بعد تو ہو جائے گا مگر اتنے تو دن نکل چکا ہے تو اپ کہاں کہ گڈ مارننگ ساڑھے دس بج رہے شاید
اچھا چلو السلام علیکم نمس
وعلیکم السلام
اچھا جی تو آپ مسلم ہیں کس کس کے بارے میں موسم
جی موسم کے بارے میں یا نماز کے بارے میں کریں
جو جیسا آپ چاہیں
آپ بتاؤ
تو چلو موسم کے بارے میں ہی کرتا ہیں
اچھا دیکھو ماشاء اللہ سے ہمارے یہاں موسم اتنا اچھا ہو رہا ہے اللہ کی رحمت اتنی ہو رہی ہے کہ دو دن ہو گئے ہیں ہماری بارش نہیں رک رہئی
جی
ہاں اتنی گرمی تھی پہلے اتنی دھوپ تھی کہ انسان دھوپ میں دو منٹ ہی کھڑا ہو جائے تو ایسا لگتا تھا کہ اس کا دماغ ہی پک جائے گا
تو دیکھو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو موسم ہے نا موسم قدرت کا سب سے حسین تحفہ ہے
بیشک
ایک سال میں چار موسم آتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہر موسم اپنا رنگ اپنا مزہ اور اپنا پیغام لے کر آتا ہے
دیکھو سردی ہو گئی برسات گرمی
پھر پتجڑ
ہاں بے شک
موسم نہ ہو تو زندگی نا وہ بے رنگ ہو جائے گی تو لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے پولوشن کر کر کے ہم نے پیڑ کا کٹ کر کر کے ہم نے کیا کر دیا ہے کہ ہم نے جو زمین کی جو درجہ حرارت تھی جو ایوریج نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے ہماری اس
جی جی بےشک دیکھو اتنا گرمی ہو رہی ہے اگر ہم پیڑ ایک روز کا بھی ایک روز کا نہیں کوئی کوئی پیڑ اتنے کٹ چکے ہیں روڈ پہ بھی دیکھو ایک بھی پیڑ نظر نہیں آتا آس پاس کیونکہ انسان لیڈیز کوئی بھی ہو سواری کے لیے کوئی کھڑا ہے تو وہ جھانکتا ہے کہ کہیں پیڑ ہو تو میں پیڑ کے نیچے کھڑا ہو جاؤ مگر پیڑ پیڑ تو اتنے کٹ چکے ہیں کہ باقی نہیں آدھے تو سرکار نے کاٹ دیے اور آدھے جن کے تھے انہوں نے کاٹ لیے پیسے بنانے کی وجہ سے
جو کمی سرار نے چھوڑی وہ لوگ انہیں پوری کر دی
ہاں بیش اصل میں سرکار کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا یہ پیڑ ایسا ہے کہ مک مکل ہو رہی ہے اس سے یہ گرنے والا ہے کچ اس میں دقت ہے تب یہ سوکھ رہا ہے تب تو پیڑ کاٹ نہ جائزے دیکھو بنا اس کے پیڑ کاٹو تو ایک تو قدرت کے ساتھ بھی آپ کھلواڑ کر رہے ہو اور موسم بھی اتنا تبدیلی آ جاتی ہے موسم میں کہ بس کچھ کہہ نہیں سکتے
پہلے اتنے پیڑ ہوتے تھے اتنے سب گاؤں میں شہر میں بھی بہت ہوتے تھے اور پیڑ کے نیچے سب جا کے بیٹھ جاتے تھے اصل میں اب اتنے اے سی لگ چکے ہیں اس وجہ سے زیادہ موسم مجھے تو لگتا ہے زیادہ خراب ہو چکا ہے
بالکل
اتنی گرمی اتنی ہیٹ بڑھ رہی ہے اے سی کی پتہ نہیں میں نے ابھی نیوز میں فون میں دیکھ تھا کہیں کی نیو ج ا فرانس کی ج نے کہاں کی تو اس میں یہ تھا کہ اتنی گرمی رہی ہے چالیس سے اوپر ڈگری جا رہی ہے تو سرکار نے بینڈ لگا دیا اے سی پہ کہ کوئی اے سی نہیں چلائے گا سب کے اے سی ا اتروا لیے اتنی گرمی کی وجہ سے سے
وہاں پہ اور وہاں پہ کیا کہ وہاں پہ جو سو سورج ہیں وہ اکویٹر کے نزدیک ہیں تو وہاں پہ نا جو وہاں کا چالیس ہے یہاں کا اسی ہے اسی ڈگری ہے وہ اس لیے وہاں پہ اتنا سارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹائر وغیرہ ہے گاڑیوں کے وہ پگل رہے ہیں
بالکل تو کیا ہے ن کہ اگر ہمارے پاس چارو ہمیں یہاں پہ ہمارے اس کیا کہتے ہیں اس کو دھرتی پہ ان کے الگ الگ فائدے ہیں ان کے کے الگ الگ
بیش دیکھو ہمیں لکش کر ہے ہمیں اللہ نے اتنے اچھے موسم دیے ہیں ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں جو ہم اللہ کا شکر جتنا کرا جائے اتنا کم ہے کیونکہ ہمیں ہر چیز کا مزہ لینا پڑتا بڑھ رہا ہے سردی کا گرمی کا پتجھڑ کا برسات کا ہر چیز کا کہیں کہیں تو ایسا ہے کہ گرمی کا کچھ پت ہی نہیں ہے اتنی برف پڑتی ہے
بالکل تو ا اور آپ کیا جانتے ہیں اس جو ہمارے اس درتی پہ جو چار الگ الگ قسم کے جو یہ ہے ا موسم ہے
جی مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے
کیا آپ کو آپ کو سب سے پسندیدہ کون سا ہے آپ کا
موسم مجھے سردی اچھی لگتی ہے زیادہ کیونکہ دیکھو اس میں ہاں
جی
کیونکہ اس میں یہ ہے کہ انسان ہاں بہت سے جانوروں کے لیے ہے مگر اللہ نے اس طریقے سے ٹائم ٹیبل ان کا ایسا بنایا ہے چار چار مہینے دیکھو غریب کے لیے بھی ہے کیونکہ غریب تو اتنی نہیں جھیل سکتا سردی ب سے ایسے رہتے ہیں روڈ پہ ہی کمانے کے چکر میں و گھر سے باہر نکل اتنی دور آ جاتے ہیں کہ وہ باہر سڑکوں پہ سوتے ہیں انہیں دیکھ کے اتنا ترس آتا ہے کہ اللہ کسی کو ا اتنا غریبت نہ دے کہ وہ مجبوری میں اپنا خرچ چھوڑ د گھر چھوڑ د اور یہ کہ وہ اسے کہیں اور بھی گھر نہیں ملتا رہنے کے لیے وہ روڈ پہ رکشوں میں جو رکشا چلاتے ہیں و جو کماتے ہیں وہ بھی کوئی کوئی تو ی ہی سو جاتا ہے ایسا س بڑا وا سا کہ ان نے کچھ ہلکا سا ایک کچھ چادر ڈک لی یا ہلکا سا کچھ کممل کسی نے دے دیا وہ ڈال کے سوتے ہیں اس پہ اتنا ترس آتا ہے کہ اللہ کی گرم دیکھو چار مہینے کے سردی ہے مگر اللہ نے جو گرمی یا برسات موسم لگایا ہے یہ آٹھ مہینے کا ہے
بالکل تو میں آپ کو کچھ چار موسموں کے بتاتا ہوں کچھ فائدے اور پہچان جیسے کہ بہار جس کو سپرنگ بولتے ہیں اردو میں اس کو بہار بولتے ہیں وہ فیبروری سے اسٹارٹ ہوتا ہے ای اپریل تک ہوتا ہے اس کی جو پہچان ہوتی ہے اس میں پھول نئے نئے کھل جاتے ہیں تتلیات ہیں ہریالی ہر جگہ پھیل جاتی ہیں بالکل بالکل دلکش ہوتا ہے وہ اور اس اس موسم میں کیا فائدہ ہے کہ فصل اگتی ہے دل خوش رہتا ہے بیماریاں کم اور ہ پھر اس کے بعد دوسرا جو موسم آتا ہے وہ ہوتا ہے گرمی کا جس کو ہم سے دتمبر بولتے ہیں یا مئی سے جولائی تک ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہے کہ تیز دھوپ ہوتی ہے آم آ جاتے ہیں اور لسی آم ہو جاتی ہے اس کے فائدے بھی ہیں ضرور دھوپ کے بھی فائدے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ جرم جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں
پھل سب سے زیادہ اسی موسم میں تیار ہوتے ہیں کپڑے جلدی سوکھ جاتے ہیں اور اس سے اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے بعد آتا ہے بارش کا یا مونسون چود جولائی س سے اسٹارٹ ووراج جیس ابھی اسٹارٹ ہو گیا ہیں سپٹمبر تک ابھی بالکل تو اس کی پہچان کیا ہے بادل اس کی ہے بجلی کڑکتی ہیں زمین کی خوشبو الگ ہو جاتی ہے اس کے جو کھیتوں میں جو پانی کی کمی ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے ندیا اب جاتی ہیں گرمی ختم ہو جاتی ہے بالکل
اور برسات میں ایسا ہے موسم کبھی دھوپ کبھی بارش کبھی گرمی تو اس میں یہ شاید پرانی جو لیڈیز ہوتی تھی ہماری امی دادی
تو رکے آور س صبر نہ رک زرا
یہ بولتے تھے تو سمجھتی تھی ب پتا نہیں ہے کیا بولتی ہے اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری دادی یہ کیوں بولتی تھی یہ مہینوں سے کے نام میں بھی ایسی گنتی تھی انگلیوں پہ کہ کچھ ایسے گنتی کر رہی ہ نہیں ابھی یہ نہیں لگا ابھی یہ لگے گا ابھی اس کہ اتنے دن رہ چکے ہیں اتنے باقی ہیں
بالکل بالکل تو اس کے بعد نا آخری جو موسم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سردی کا جو ونٹر بولتے ہیں جو نومبر سے جنوری تک ہوتا ہے اس کی جو پہچ پچان ہوتی ہے کوہرا ہو جاتا ہے ٹھنڈ ہو جاتی ہے کمبل لینی پڑتی ہے اس کے بھی فائدے ہوتے ہیں کہ کیڑے مر جاتے
تا ہے کہ بس کمل ڈبل ڈبل بتے تو ڈبل ڈبل رضا ہی لیتے ہیں
بالکل
ہاں کیونکہ پھر کہتے ہیں اس سے تو گرمی ہی اچھی ہے
ہاں انسان کسی بھی چیز سے خوش نہیں ہوتا
خوش نہیں اللہ کی دین ہے اتنی اچھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اتنے اچھے اس میں تمہیں پیدا کیا ہے موسموں میں اتنے اچھے دنوں میں اتنی اچھی جگہ کہ اللہ کا شکر کرو کبھی کہیں تو ایسا بھی ہے کہ کہ ایک ایک مہینے دھوپ ہی نہیں نکلتی
بالکل بالکل
سب چیز جم جاتی ہے ان کی ان کا دیکھو گے کہاں چھ مہینے یہ صحیح رہتے ہیں اور چھ مہینے کا موسم اتنا ہوتا ہے کہ اتنا خطرناک ان کا ٹمپریچر اتنا گر جاتا ہے بہت ہی زیادہ
بالکل تو اس میں نا ایک سبق ملتے ہیں ہمیں جو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا جس جیسے کہ اگر زندگی میں سردی کا موسم ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ جو بہار ہے وہ صرف تین مہینے دور ہوتا ہے
جیش
بالکل اسے یہ سمجھ ج ہے کہ اگر زندگی میں کوئی مشکلات بھی ہے تو وہ بالکل ب ختم ہونے والی ہے کیونکہ خوشیاں دور نہیں ہوتی انسان کو بس صبر کرنا چاہیے بالکل بالکل بالکل آپ سے بالکل آپ سے بات کر کے اچھا لگا پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی اوکے بائے بائے اللہ